ہلو
ہلو
جی آپ کو آواز آ رہی ہے
جی جی بالکل بہترین آواز ہے آپ کی آواز صاف ہوی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسے ہو آپ جی سب کہہ رہے تھے
شکر اللہ کا میں ٹھیک ہوں آپ بتائیے کیسی ہو
میں بھی الحمد اللہ ایک دم ٹھیک ہوں آپ بتے آپ سنیں تو آج ہم کس مپر گفتگو کریں گے
بالکل آج ہم گفتگو کریں گے اپنے سب سے بہترین موضوع ہے اچھی عادتیں ہماری زندگی کو بہترین بناتے ٹھیک ہے تو یہ آج کا ہمارا موزوں رہ گا بہترین جی بالکل بالکل ہم کیا کہیں
یہ بہت یہ بہت اچھا ما جو ہے اچھ اچھی عادتیں ہماری زندگی جو ہماری زندگی کو بہتر پتر بناتی ہے
کامیاب بناتی ہے بکل بالکل بالکل جی ہاں اگر اسان کے اندر اچھی عادت
جی جی بولیے
اگر انسان کے اندر اچھی عادتیں ہو تو کامیابی کی طرف جلدی بڑھتا ہے ظاہر سی بات ہے نا اگر ہم ہمارے اخلاق اچھے رکھیں گے ہم اپنی عادتیں اچھی لگ رہی ہیں تو ہم تقریبا دس لوگوں میں تقریبا تقریبا پانچ لوگوں کو یہ اچھے لوگوں کو تو پسند آاءی گی اخلاق ہمارے کچھ ہی لوگوں کی جنہیں ہمیں اچھے سا مطلب جن کو ہم اچھے اخلاق کے لوگ پسند نہیں آئیں گے ہے کہ نہیں بشک اندر سے انسان کو عادت کامیابی کس طرح جلدی بڑھا دیتی ہے لیکن
جی اچھا آپ کچھ اچھی عادتوں کی مثال دے سکتے ہیں جیسے آپ بتائیے
جی بالکل بالکل کیسے جیسے کیسے نہیں دے سکتے جیسے صبح جلدی اٹھنا وقت پر پڑھائی کے کرنا صاف صفائی کرنا اپنے بڑوں کی عزت کرنا انہیں سلام دعا کرنا چھوٹے سے محبت شفاقت کرنا اگر ان کی کچھ چیزیں ہیں جو ہم سے طلب کر دیتے ہیں مانگ لیتے ہیں تو ہمیں انہیں ترنت حاضر کرنا ایک اچھے اخلاق کی نشانی ہے ایک اچھے عقادت کی نشانیاوں میں شمار کیا جاتا ہے یہ ان چیزوں کو
جی مجھے بھی لگتا ہے کہ صبح جل دی اٹھنا بہت اچھی عادت ہے اس سے اس سے نا پورا دن تازہ محسوس ہوتا ہے ہمیں
جی ہاں صبح جلدی اٹھنے سے وقت کی زیادہ ملتا ہے ٹھیک ہے وقت کی ایک اہمیت بھی ہوتی ہے وقت ہمیں زیادہ ملتا تا ہے اور اور معاف کرے گا بالکل کام بھی آسانی سے ہو جاتا ہے ایکچولی مجھے تھوڑا سا خاصی کر رہی ہے تو روزانہ میں دیکھا جائے تو معف کرے گا دیکھیے ہمیں اچھی عادتیں ہمیں پڑھائی لکھائی سے بھی ملتی ہے ہمارے اخلاق بہترین بنتے ہیں اور ہمیں ہر کام میں آسانی ہو جاتی ہے
جی آپ کے حساب سے آپ کے حساب سے پڑھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
جی پڑھائی میں
پڑھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے کیسے پڑھنا چاہیے کتنے سمے پ کتنے وقت تک پڑھنا چاہیے
جی دیکھیے پڑھائی کی اہمیت تو بہت ہے ہماری نظر میں کیونکہ میں پڑھائی پہ بہت زور دینا پسند کرتی ہوں بالکل توجہ جوک سات میں ہمیں کہر اور کوشش کرتی ہوں کہ پڑھاائی کو بہتر بہترین طریقے سے پڑھوں
جی
سے ہر موضوع ایک مضمون کو اچھی طرح سے سمجھو کہ آخر وہ کس موضوع پہ موجود ہے اس اندر کیا کیا چیزیں ہیں ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا میں پڑھتی ہوں ابھی امتحان کے وقت نا پریشانی نہیں ہوتی اگر ہم روزانہ ایک ا ایک مطلب کہتے ن کہ ایک ہم ٹائم وقت کے ساتھ مقرر ہم ایک نیم کے ساتھ میں پڑھتے ہیں تو وہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہے کہ ہم اپنی پڑھائی کو اہمیت دیں انہیں نیمت طور سے پڑے ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا پڑھیں تو ہم امتحان کے وقت
پر جی بالکل یہ بات صحیح ہے جیسے اچھی عادتیں ہی انسان کو کو ذمہ دار بناتی ہے ابھی ہم تعلیم کرتے ہیں تو اس سے ہمیں ہم لائک ہم ذمہ دار ہوتے ہیں اچھے اچھا برا سوچنے کی ہمیں سمجھ آتی ہے یہ سب چیزوں سے
جی اور اچھی عادتیں انسان کی شخصیت کو بھی بہتر بناتی ہے لوگ ایسے انسان کی عزت کرتے بالکل بہت ہی بالکل واقع میں ہم نے دیکھے بھی ہے آخ لاکھ انسان کی مو ضروری جی
جی صاف صفائی بھی ایک اچھی عادت ہے ہے نا
بالکل بالکل جی بالکل صاف سف رکھنے سے انسان بیماریوں سے بچتا ہے اور اچھا محسوس کرتا ہے اگر آس پاس ہمارے گندگی ہوتی ہے تو ہم کس م دماغ نا صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا ایک چڑچڑاپن ایک غصہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ارے دیکھو کتنا گندا پڑا ہے بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہے یا پھر ہمییں اس سے کوئی بیماری ہو سکتی ہے یا کہیں ادھر دیکھ کے بت مکھیاں بن بھناتی ہے کئی باسی کھانا پڑا ہے تو جب کچھ عجیب سا لگتا معاشرے میں ہم دیکھتے ہی ہیں آس پاس کے علاقوں کو تو تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ صاف صفائی بھی انسان کی ایک اچ اچھی آدت تمیں
شمار ہے اچھی عادتوں میں شمار ہے وہ بھی مجھے یہ لگتا ہے ن کہ سچ بولنا بھی کافی ضروری ہے بہت ضروری ہے
جی ہاں سچ بولنے سے تو بھروسہ پیدا ہوتا ہے
ہ ابھی جھوٹ جھوٹ بولنے سے اور رشتے کمزور ہو جاتے ہیں
بالکل جھوٹ بولنے سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں ہمارا جو پکڑا جاتا سچ بولیے صاف رہیے بالکل بالکل بہترین ہے جی بالکل بالکل رشتے کی اہمیت سچ پہ ماں موجود ہوتی ہے سچ کی کہتے نہیں تھے کہ ڈوری سے بندھی ہوتی ہے بالکل جی
کی مدد کرنا چاہیے لیکن ہم دوسروں کی مدد کرنا کیوں ضروری ہے ہمارے لیے
کی کیوںکہ ہم مدد کرنے سے سے محبت بڑھتی ہے ہم میں اگر محبت نہیں ہوگی تو ہم لوگوں کی مدد کیسے کریں گے پھر ہم کسی کی مدد کریں گے تو اس کے دل میں ہمارے لیے محبت بڑھیں گی تو مطلب مدد کرنے سے محبت بڑھتی ہے
ہوں ہمیں بھی ایسا لگتا ہے
معاشرے میں دیکھے ایک بہترین ایک کیا جاتا ہے ایک خبر ہو جاتی ہے ایک بہترین کہا جائے کہ بہترین اور بہتر طریقے سے لوگوں میں ایک سبق جاتا ہے ایک لہسن جب سمجھ جاتا ہے کہ ہاں کسی کی مدد کرنے سے سامنے والے کے دل میں عزت پیدا ہوتی ہے محبت پیدا ہوتی ہے اور اخلاق اچھھی بنتی ہے ہماری ایک دوسرے سے
جی جب ہم کسی کی مدد کرتے تو دل کو کتنا سکھ کون ملتا ہے
جی بالکل بالکل بہت سکون ملتا ہے کیونکہ اس میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کسی کی مدد کرے تو ایک خوشی اندرونی ہوتی ہے کہ چلو ان کے کام آسان کر دیا تو اس بات کی بہت خوشی ہوتی ہے مدد کر دی بالکل بالکل بالکل
ہوں آپ موبائل زیادہ استعمال کرتے ہیں کیا
او جی ہاں اگر موبائل زیادہ استعمال کیا جائے تو وقت تو برباد ہو سکتا ہے اس لیے ہمیں اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ہم عمومادیکھتے ہیں اگر ہم وہ موبائل کو اور ہاتھ میں لیتے ہیں تو تقریبا ہمارا ایک سے دو گھنٹہ ہو
برباد ہی ہونا ہے جی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم ایک ہم نے صرف ایک چیز کے لیے منہ اٹھائے تھے ایک منٹ کے لیے اٹھائے تھے اور وہ کب تبدیل ہو جائیں گے ایک دو گھنٹے میں ہمیں خود پتا نہیں چلتا کہ کب وہ دو گھنٹہ ہو گیا جب تک پھر ہم سے امی سے ڈاٹ نہیں پڑے گی کہ تم ایک گھنٹے سے موبائل میں لگے ہوئے ہو تو پھر تب جا کے ہمیں پتاچلتا ہے کہ دو گھنٹہ ہو گیا ہمیں
ہاں بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے ہمیں وقت کی پابندی کرتے تیرے رات جگے محنت ایماندار داری بڑوں پڑھائی بڑوں کی عزت چھوٹے لوگوں سے پیار کرنا چاہیے دیکھو بڑوں کی عزت اور چھوٹے شفقت کی بہت ضرورت ہے
جی بالکل ہمیں بھی لگتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں لوگ بڑوں کی عزت نہیں کرتے
نہیں کر رہے جی ہاں بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے بالکل درست فرمایا آج کی جو ہماری دیکھی جا رہی آئے ہیں وقت کے ہم سے چھوٹی جو جنریش
جو پیڑھی آئی ہے ابھی کی جو پیڑھی آئی ہے وہ بالکل عزت نہیں کرتی بڑوں کی
احترام نہیں کر رہی بڑوں کا احترام نہیں کرتی ہے بچوں سے شفقت نہیں کر رہی ہے
جی اور یہ یہ جو یہ جو عادتیں ہوتی ہیں نا وہ ہمیں بچوں میں بچ پن سے سکھانی چاہیے تاکہ تاکہ وہ بڑے ہو وہ اچھے انسان بن سکے یہ چیز نا بچپن میں جب سکھائی جاتی ہے نا تو تو وہ بچہ سیکھ جاتا بٹ یہ بڑے ہو کے نا وہ نہیں سیکھ پاتے وہ سب
نہیں نہیں وہ کہا جاتا ہے نا کہ لوہے وہ جتنا گرم ہے تبھی موڑا جاتا ہے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس مڑا نہیں جات بالکل تو اسی طرح ہمارے بچوں کا من بچوں کی جو دل ہوتا ہے ان ان کی جو یاداشت ہوتی ہے ان کے جو اخلاق ہوتے ہیں ہم انہیں بہتر ان سے بچپن سے ہی سکھا کے صحیح کر سکتے ہم اگر بولے بڑے ہو جائیں گے اور سیکھ جائیں گے تو یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے
بہت وہ آتا تھ چھوڑنا مشکل ہو جا ہے نا پھر وہ کبھی کبھی بری نہیں نہیں بالکل سی بالکل صحیح کہا آپ نے لیکن اگر انسان کوشش کرے تو دھیرے دھیرے بری عادتیں چھوڑ سکتا ہے اور اچھی عادتیں اپنا سکتا ہے
جی بالکل میں اچھی عادتوں کے انسان کے لیے بہت فائدے ہے اگر کوئی انسان اچھی عادتیں اپنا لے تو بہت فائدے ہے اس کے
جی لوگ اس کی عزت بھی کرتے ہیں آسان ہو جاتی ہے ہوں
اور اچھی عادت ہے سے انسان پہلی بار کامیاب ہو جاتا ہے جو اس کو چاہیے اس اس کو وہ حاصل ہو جاتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور ہمیں زندگی میں چاہیے ہی کیا ہمیں صرف عزت تھوڑا پیار بڑوں کا پیار بڑوں کی عزت کرے ہم ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائے بس یہی تو چاہیے ہمیں
اپنی عادتوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے
جی بالکل چھوٹی جی بولیے
چھوٹی چھوٹی عادتیں بڑی کامیابی کی وجہ بنتی ہے
جی جی سو شکریہ آپ کا
بالکل مجھے اچھا لگا یہ گفتگو بہت ہی اچھی رہی مجھے اچھی عادت ہو کی اہمیت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی
مجھے بھی بہت خوشی ہوئی ہمیں جی انشاء اللہ اللہ حافظ
میں کوشش کروں گی کہ اپنی عادتوں کو بہتر بنو اپنے آس پاس کے بچوں کو بہتر بناؤ اور آپ بھی کوشش کریے گا چلیے ٹھیک ہے اللہ حافظ جی اللہ حافظ جی آپ بھی بالکل جی شکریہ
جی